بس ہوں ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم ادض
وعلیکم السلام آ خریت سے ہیں سرکار
جی الحمد للہ آپ اپنا بتائیے
جی اللہ کا شکر ہے آپ کے تو آئے ہیں
ہ
کہاں ہے آپ
کہاں رہیں گے حضور آپ ہی کے تو مدرسے میں ہے
مجسم آپ ہیں
جی
اور طبیعت طبیعت ٹھیک ہے نا
طبیعت تو ابھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کل بہت پریشانی ہوگئی میرے ساتھ
کیا ہو گئے تھے آپ کے ساتھ
ارے بہت پیٹ میں درد بہت زیادہ
اچھا
دن بھر
تو پاؤ کی لونی کرا ہے
ہ
دوا وا نہیں کھائےیں
ہاں دوا کھائےیں تو بھی تو آرام مل گا ہے
اچھا اچھا ناشتہ کر لیا
نہیں نا سٹر نہیں کیے ابھی کریں گے اللہالو کر ناسہ بھی
جی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ
آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں ناشتہ کر لیا آپ
نہیں ہم تو ابھی ناشتہ نہیں کیے سب ٹھیک ہے ابھی
ہوں سب ٹھیک ہے کپڑا دھل رہے ہیں
جی جی اجمن ہے
اچھا ہا جمعہ ہے
جی یہ جمعہ کی تیاری ہو رہی ہے
ہ جما تیاری ہو ئی ہیں
جی
ہ مفتی صاحب تو نہیں ہے آج کن تکلیف بیان کس کی ہوگی
آج مفتی صاحب نہیں ہیں لیکن شاید آج میرے پاس فون کی تھے
ہاں
نو بج کے سترہ منٹ پر ت نے فون ریسیو نہیں کیا پھر لگائے ساڑھے نو بجے بولے کہ کام ہو گیا جب لگائے تو اٹھے بھی نہیں کیے تو
ہاں
جی جی آ رہے
مطلب امید ہے کہ آ جائیں گے ہے نا
ہاں امید ہے کہ آ جائے گے آجوں
ہ چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے
ہ مفتی صاحب بہت اچھے انسان ہیں
ہاں
بس بس بہت سارا حت مند اسستاد ہے بہت اچھے پڑھاتے ہیں
جی جی
ج
اچھی بات ہے بھائی مفتی صحا ب کے بارے میں بہت تعریف سنا ہوں میں
جی جی بہت بہترین انداز میں
اور انیں انہیں کی کرم ہے کہ میں ہم لوگ جو ہے حام ہے جاوید بھائی ہے افسر ہے یہ آج تک یہاں پہ فٹیکہ ہوا
جی جی جی
ہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے
جی
جی اسی طرح آپ لوگ ہم لوگ کے اوپر ہاتھ رکھے رہیے ان شاء اللہ اگلے سال بھی آپ لوگ دیکھنے کے لیے ملیں گے ان شاء اللہ یہیں پہ
انشاء اللہ انشاء اللہ جی
اور بتائیے ناشتہ ہوگیا آپ کا
نہیں سرکار اور ا مستبی کی حضور
ہ
لیکن اب کر ہی لیں گے کچھ دیر میں
کل دیر میںچھل جائے گا
جی جی
ناشتے میں کھچڑی ملتی ہے نا
ہاں ناشتہ میں کھچڑی رہتی ہے
گر کھچڑی کھانے کا من نہیں ہو تو باہر سے لے جاتے ہیں
ہاں پوڑی وغیرہ پھر پوڑی کھاتے ہیں ناچتے ہیں
سے پیسہ ملتا ہے یا ناشتے کے لیے
نہیں نہیں پیسہ نہیں ملتا ہے اپنا پیسہ سے کھانا پڑتا ہے
ہاں اتنا پیسہ ہوتا ہے او اچھا اور جیسے کھانا وغیرہ گھٹ گیا
ہاں کھانا وانا کھٹنے کے بعد دیتے ہیں مفتی سےاح پیسہ
ہ د پے ہیں
جی
اے جؤ کچھ کھا لینا گول کے پٹن وغیرہ میںا
ہاں روٹی کھانا ہے تو روٹی چاول کھانا ہے تو چاول
ہ اچھی بات ہے اور آپ کا گھر کہاں ہے
میرا گھر تو گڑڑا ہے وہا
گڑھوا ن
جی جھارکھنڈ ہے
ہوں جھارکھنڈ ج گام پ
ہاں
جاں گڑھوا میں کون سی جگہ پہ ہے
گڑھوا میں دھوکی میں ہے
دورکی
جی
لگ بھگ گڑھا سے کتنے دور میں پڑ جاتا ہے
وہ گڑھبا سے پچہتر کلو میٹر
گڑھوا سے پچہتر کلو میٹر ہے ہ تب آپ لوگ کتنے بھائی ہیں اچ چھ آپ سب سے بڑے ہیں
نہ یہ سب سے چھوٹے ہم ہیں اور آپ
ہم لوگ تین بھائی ہیں میرا سے ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے میرے سے
اچھا اچھا اب دو نمبر پہ ہیں
ہاں دو نمبر پر ہیں ہیں جی
نہیں ہم سب سے چھوٹے ہیں سب بھائی لوگ کی شادی بھی ابی ہو گئی ہے
سب کی شادی وغیرہ بھی ہوگئی نا
ہاں ہم باقی ہے بابری ہم میرا ہی نمبر ہے
اچھا ا میں آپ ہیوں نمبر ہے
جی جی آنا ہوگا آپ لوگ کے
جی انشاء اللہ ضرور دعوت دیجیے گا تو کیوں نہیں آئیں گے بھائی اگر نہیں بھی دیجیے گا تو بھی آ جائیں گے آپ
نہیں نہیں دعوت تو دیں گے ان شاء اللہ حضرت ہاں وسی کوئی بات نہیں ہے
اور آپ نہیں بھی دیجیے گا تو بھی ہم لوگ پہنچ جائیں گے
نہیں دعوت بالکل دیکھیے آپ اس کے لیے نچت رہیے
ہوں
ہ آپ ہو گئے جاوید بھائی ہو گئے افسر ہو گئے ہیں سب لوگ کے میں دعوت دوں گا
جی جی امید ہے دعوت تو ملے گی اور بتائیے آپ کے ابو کیا کرتے ہیں
میرے والد سحب کپڑا بیچتے تھے ابھی فی الحال گھر پہ رہتے ہیں
اور ابھی کس کان کسانی وغیرہ کرتے ہیں فی الحال ن بارش کا ٹائم کو
ہاں ابھی بارش کا موسم ہے اس لیے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں
ہوں
بقی
کپڑا کا تجارت کرتے ہیں مطلب نا
ہاں کپڑے ک تنے ہزار دیتے ہیں
ہ ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو جاتا ہوگا
ہاں ٹھیک ہی ٹھیک رہاتا ملا جتا کے
ہوں اور آپ کے سب بھائی لوگ کیا کام کرتے ہیں آپ کے بھائی لوگ کیا کام کرتے ہیں
سب لوگ وہی کام کرتے ہیں جی صرف اپمی بار حافظ ہیں گھر میں سے
اچھا
ہاں تو باتی جتنے لوگ ہیں سب وہی کام پ ہوتے ہیں
ہوں اب کتنے جگہ ت آگے پڑھا لیے
ک ابھی کسر پڑھے تھ تیرہ بیس ہزار
تیرہ دن کاا او اچھی بات ہے ماشاء اللہ کتنے جگہ تراوی پڑھائیں گے آپ سب ٹوٹل
تو تین سال سے پڑا رہے ہیں
تین سال سے پڑھا رہے ہیں نا
جی
چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے اور
نظرانہ بھی ٹھیک ٹھاک کیا تھا
ہاں ہاں
ہاں
اس سال کتنا ملا تھا نظر آنا
اچھے لوگ تھے وہاں پہ یار اچھے نذرانہ دیے تھے ہ ر دکانو دی تھ
تھوڑا نگاہ کر لیا کیجے رمضان مبارک میں
جی جی ان شاء اللہبر سے پورے بھرپور یادداشت رہے گی آپ کی
جی
میں یاد کروں گا آپ کے بارے میں تو نمبر ہے یہ ہے آپ سے پھر بات ہوگی
ہاں ہ
جگات دیں گے آپ کو
میری جگہ تو ایسے خاص نہیں تھی لیکن میں گھر کے
ہم ہوں ہلو
نا تھا پھر ہاں گھر ہی سے جاتے تھ بھی مغرب کے بعد مغرب کے بعد نکلتے تھے شام پہنچتے تھے پڑھی پٹھا کر کے وہاں سے کھانا وغیرہ کھا کر کے
ہوں
پھر وہاں سے نکل جاتے تھے شام رہتے تھے اور اکثر بھی ساتھی میں رہتا تھا میرے
اچھا
دگ راتاتے بائ کرر بائک سے اپنا چلے جاتے تھے اور اپنا ہاتھی میں آ جاتے تھے واپس
ماشاء اللہ ت تو ٹھیک تھی راکہ اللہ
ہوں نظرانہ کام
گ مت گرا مت تانج کےا ڈال م
کیا ہوا کہ یہ پتا نہیں چل رہ کہ ترائی پڑھائی دقت تکلیف ویسا کپڑا وغیرہ دھونا ہوتا ہے ٹینشن وغیرہ بھی تو میں بہت زیادہ ہوتی ہے گی نا
ہوں ہوں
ہوں تو اس کا کوئی ٹینشن نہیں تھا سب چیزوں کا
ترابی کے دوران ہی سب سے زیادہ آدمی ٹریڈیشن میں رہتا ہے
جی جی جی
دماغ پ سب سے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے ترابی کے لیے
ہاں ایسا کوئی بات نہیں تھی جی جی اپ کہاں پہ سناائے تھے اس سال
اس ب جہان آباد میں تھے ہم
جہان آباد
ہاں جیاں جی
جہان آباد ضلع ہے
ہاں جہان آباد ضلع ہے تو جہان آباد سم بارہ میں اسی جو گاؤں کے نام ہے ایک سو بارہ
اچھا
پانچ تین کلو میٹر شا ہے م سے دس دس منٹ کے راسہ ہے اسٹیشن سے
اچھا
ہاں تو آ
ہ آپ بھیدر سے دادیا میں پڑ رہے ہیں نا
جی جی ڈرد ڈرد
ہ اچھی بات ہے محنت کی ہے نا بغیر محنت کی کوئی چیز نہیں حاصل ہوتا ہے
جی جی محنت کریں گے تو
بھی محنت کریں گے
الللہہ رب العزت کی ذات بہت بڑا ہے ہو سکتے ہے الللہہ رب العزت نواز میںہ
جی جی جی بالکل بالکل
جی محنت ہم کو کرنا ہے باقی اللہ کی مرضی
ہ
ہ تو آ چ ہ تو
اللہ کے اوپر چھوڑ کے یہ انشاءاللہ
جی جی نمسکار خود راستہستان فرمائے گا مشکل کے بعد آسانی ہے
ہاں جی جی یہ بات تو بالکل ہر مشکل کے بات
آسان ہے جی جی جی بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ہے آج پ م جی
ہاں اور آپ کے درجے میں کتنے لڑکے پڑتے ہیں
م اد دس لڑکے ہیں
دس لڑکے ہیں
ج ج ج ن لڑا ہاں
ف خصبے سے صوافے کے دلے سے ہیں
نہیں سب ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹ لیکن ہے ہاں پڑھنے میں بہت اچھا چھ لوگ ہیں اور سب لوگ اخلاق محبت سے پیش آتے ہیں
جی اچھی بات ہے بھائی صحیح ہونا چاہیے کلاس مٹ ہے بھائی اپنا در سے ساتھی ہے
ہاں کوئی کے اندر ہے کوئی کے اندر ہے سب تو بر ہمارا نہیں ہے کہ لڑکا ایسا ہے تو اس کو نہیں بتائیں گے کمزور ہے تو اس کو نہیں بتائیں گے ایسا نہیں ہے سب لوگ محنت کراتے ہیں اور خود بتاتے ہیں کافی محنت کے ساتھ ہم کوب پڑھاتے ہیں ہم تھوڑا سا اس میں کمزور ہے د دیا میں جی توچ ساپ پڑھات ہیںانی وغیرہ ہوتی گا بہت اچھے بہت اچھے انسان ہیں وہ خئی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیںبد ہو
ہاں جی جی الام نامی
اور پائند رہ پلیس تقریر بھی بہت شاندار انداز میں وہ کرتے ہیں ہمارا ہاں بہت بہترین تکلیف کرتاے ہیں
ج بتن تر کرتے ہیںناا
جی
اچھا ہے لیکن ہم ہم بھی سن لیں گے کیسی تریف ہوتے ہیں بہت تاریفنتی بھی سنے
جی جی
ج اگر موقع ملے تو میں بھی حاضر ہوں گا ان کی کتاب کے دوران جی چلیے ٹھیک ہے الحمد للہ پھر بات ہو جی ان شاء اللہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلامسلام ع
وعلیکم السلام ج